ہیلو ہلو وعلیکم السلام بھائی جان سب کہہریی ہے
آج کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے کیسی گزر رہی ہے زندگی
جی ہلو جی جی بالکل بالکل سن پا رہے ہیںاں جی سن پا رہے ہیں بولیے ہیلو
سچ کہ تو اکثر یہی سچ کہ تو اکثر یہی سوچتا رہتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے
جی جی جی بالکل
کل کی بات لگتی ہے جب ہم بے فکر ہو کر گھنٹوں بعد کیا کرتے تھے اور آج ہر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں میں ایسا لجہ ہے کہ خود کے لئے بھی وقت نہیں ہے
جی جی بالکل بھائی جان
تم نے کبھی غور کیا ہے کہ لوگ وقت کی تم نے کبھی غور کیا کہ وقت قیمت اور اس کی سمجھ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے
ہوں
لیکن آج کے دور میں تو ہر شخص مصروف ہے پھر بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا
جی جی بالکل
آج اس کی وجہ کیا آج اس کی وجہ کیا ہے
ہوں دیکھو اس کی وجہ آج یہ ہے دیکھے کہ لوگ باغ ہوتے ہیں نا تو دیکھو اپنا اپنا جو کاروبار ہے جو اپنی ب کی پہچان ہے اور مطلب جو بھی ہے جو اپنی لائپ میں وہ کرنا چاہتی ہے وہ ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے ہاں تو مطلب اس چیز میں اپنا خود کی پہچان بنانا دیک اس چیز اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تہ پہلے کی طرح ایسے نہیں کرتے جیسے پہلے وقتا مطلب یہ لوگ کرتے تھے آپ ایسے ہی ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے بٹ آج کے دور پ ایسا کچھ نہیں ہے آج کے دور پ یہی ہے کہ لوگ وگ جو ہے سمے کی اہمیت یہ دیکھ کرتے ہیں کہ خود بھی پہچان بنانا خکی پہ چانپور اموجنا سمیٹنا ہاں
ہاںقی مقصد مقصد زندگی کی مقصد انسان کی زندگی کو سمیج دیتا ہے
سر نی جی جی بالکل اور انسان کو اس سمے کا مطلبر ہاں جی جی تو مطلب کچھ وقت کا نا وہ کرنا چاہیے
بالکل میڈم آپ بتیں نا پہے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خواب کیا ہے
میری زندگی کا سب سے بڑ یہ پہلے اپنے کیا کرنی سن پا رہے ہو آپ دیکھو جیسی بھیب سب
آپ کی آواز نہیں آ رہی میڈم
ہلو بھائی جانو جا رہی ہے
ہاں اب آ رہی ہے آواز بولے آپ آپ کا کھا بتائیے کواب
ہاں ہاں ج س میںوں
یہ بہت یہ بہت خوبصورت سوچ ہے آج کل کے لوگوں عہدے اور دولت کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں
جی بالکل تو مطلب میرا یہ ہے میرا ہاںٹ پہچان الگ ہونی چاہیے جس سے کہھر نہ ہو اور سب کچھ یہ نہیں ہوتااکہ پیسا ہو پیسا نہیں ہوتا انسان کا نام بھی تو پیسا ہوتا ہے تو پیسے کم ہوتا کیا پیسہ کام کرتےم کام جگہ پیسا ہی پیسا نہیں کام اکر ایسا ہوتا ہے سو مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں لوگ باگ نا سمے کی بہت زیادہ پنچل ہونا چاہیے سمے کا قدر کرنی چاہیے سمے کو ایسے بیرتھ نہیں ہونے دینے چاہیے ایسا میں ہے سمے رہتے ہی اسی کلر کرو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو جیسے سمے نکل جاتا ہے اس کے بعد میں آپ بس ایسے ہی پچھتاوا کرتے رہتے ہو ہلو بائی جان آواز آ رہی ہے کیا آپ کوول پا رہے ہو ہلو ہلو ہ ج چکن کر
ہلو
ہاں جی بولیے بولی بس ہی ہے بھ جی جی فرمائیے آواز نہیں آ رہی آپ
تم سکون تم سکون حاصل کرنے کا کیا طریقہ کیا سمجھتی ہو
میرے سکون حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دیکھو وہ میرا سک وہاں ہے ب سی کو تکلیف نہ ہو سب کچھ ہےت کھ ہے تو وہ سب سے اس سے بڑا بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ج نہیں کہ اور خوشحال ہے دوسروں کو کش دے رہے ہیں یہ میرے لی بہت سکھ درد کی بات ہوتی ہے میں اس پہ زیادہ عمل کرتی جی بھائی جان آپ فرمائیں گے ذرا
کبھی بھی چھوٹی سی ناکامی بھی انسان کو توڑ دیتی ہے
جی جی بالکل
ایک اور بات بتاؤ تمہارے خیال میں اچھی صبت کتنی کتنے اہم ہیں
دیکھو میرے خیال میں تو یہ ہے دیکھو مطلب انسان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب مانتے ہیں کہ سمے بہت ضروری ہوتا ہے سمے رہتے پھر اچھی چیزوں کو اچھی چیزوں پہ غور کرنا یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے نہ کہ ہم غلط تدافتوں میں الجھنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت تو بتے ہیں پر انسان زندگی میں یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ وقت بہت ہے پر وہ اس کے پیچھے جو چھوٹ رہا ہے وہ وقت چوٹ جاتا ہے وہ آگے نہیں آتا ہے ہر وقت رہتی ہے ہر چیز کی قدر کرو اور یہی ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ یہ انسان کی خود کی پہچان ہونی چاہیے خود وہ انسان لائف میں کچھ ایسا کر کے جائے کہ لوبا کچھ اسے یاد کرے جو بھی ہو مطلب انسان پھر انسان ہاں پھر انسان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے انسان کا جنم لیا ہے
بالکل بالکل تمہاری باتوں نہیں آج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے قسم سے
جی تو مطلب یہی ہوتا ہے
ایک بھی اچھا خیال پیدا کر دیا تم سمجھو یہ وقت ضائع نہ ہو
بالکل درست کہا چلو آج کا ملاقات کو یہی ہلو میڈم
نہیں بھیا جی جی بھیا ابھی باقی ہے ہمارے یہاں باقی ہے سات مٹ اور
ہلو میڈم
جی جی بولیے
ہاں جی اچھا میڈم یہ بتیں وہ قزین کی شادی ہو گئی
جی جی بالکل بھائی جان میں یہ کہہ رہی ہوں تھوڑا فرمائیے آپ وقت کے بارے میں تھوڑا اور فرمائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا پر میں تو تھوڑا میں بولوں کچھ
ہاں بتائیے بتائیے
جی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت ہے تو وقت ان کچھ گان تھوڑا سے کچھان چاہیے وقت پر اور وقت پر ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے انسان جی جی
بالکل بالکل بالکل وقت واپس نہیں آتا ہے نہ انسان واپس آ جاتا ہے نہ وقت
ہاں تو دیکھو وقت ہے تو ہم جو ہمارے سپنے ہیں جو اپنے ہیں تو ان کو ہم دھیان سے دیں دیک وہ سپنے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بت وقت رہتے ہی ان کی ہم فرمائش جو بھی ہے ہم کر سکتے ہیں اور وقت نہیں ہے اور سپنے ہیں تو کیسے کر پائیں گے جی
وقت کی بھی قدر کرنی ہے انسان کی بھی قدر کرنی ہے نہ وقت واپس آتا ہے نہ انسان واپس آتا تا ہے
نہیںسان پاپا کا دونوں چیز بہت امپورٹینٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایسا بھی کوئی جی جی تو مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو جی آپ
اچھا اچھا دیدی وہ تو ایک بات مجھے بولوگی نا وہ جو ہے نا ادھر آپ کا جو ماما کا لڑکا ہے اس کی شادی ہو گئی
جی بالکل بھائی
اچھا ٹھیک ٹھیک یا ہونے والی ہے
جی نہیں نہیں نہیں بھائی جار اس کی شادی ہوگی ہاں جی ہاں تو کریں
اچھا ٹھیک ٹھیک میں سوچ آپ انوائٹ نہیں کیے آ بولا میں انوائٹ کروں گا اس ٹائم بولا
نہیںسا وہ دیکھو پک کے حساب سے لوگ آگئے ہیں وگق رہتے سب کچھ بدلتاات تھا دیکھو پہلے کیا تھا کیا ہے تاریخ
اچھا ٹھیک ٹھیک باقی سب گھر میں کہرے تھے
دادا دادی ٹھیک ہے بچے بچے سب ٹھیک ہے اچھا اچھا اچھا آپ کے اریے میں کیسا موسم رہا ہے آج کل
ہمارے موسم اچھا ہے پر یہ دیکھو وقت وقت کی بات ہے تو موسم بھی اچھا ہے دیکھو وجے بارش کا ٹائم ہے تو بارش ہو رہی ہے ہر بولیے
ہاں میں بولا آپ کے ایرے میں کیسا موسم ہے آج کل
ہمارے ہمارے ہمارے ایریا میں موسم یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے بڑی جور کی بارش ہو رہی ہے کہی دن سے ہو رہی ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹیک
جی تو مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی جان سنو بھائی جان میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے آپ سے گفتگ کر کے ہمیں کس کے لیے
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی بار فون کریں ملاقات کریں گے ٹھیک ہے
جی جی جی خدا حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ